السلام علیکم ورحمۃ اللہل الحمد اللہ جی میں نے ان کو گروپ میں تیش کر دیا آپ پلوی جی کو
جی جی ہاں تو پھر کیا بولا انہوں نے
ہ ان نے تو ابھی کچھ نہیں بولا میں نے بولا کہ جن کو میں فون کرتا ہوں تو وہ میرا میرا فون اٹھا پاتے ہیں بٹ جب وہ کرتے ہیں مجھے ف تو مجھے ان کا فون نہیں آتا ہے کرپیا کر کے اس مسئلے کو دھیان سے دیکھے ہاں تو چلو کوئی بات نہیں آپ کا جو یہ مسئلہ ہے ہاں جی وہ ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا آپ کا یہ مسئلہ تو آپ جو ہے وہ تھوڑا مطلب آپ زیادہ پریشان نہ ہوے گا اس مسئلے کے متعلق آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا تو آپ کا جو ہے یہ کوئی بات نہیں ہم بات کریں گے اس کے بارے میں آگے کہ آپ کا یہ مسئلہ کیوں ہو رہا ہے آپ کے ساتھ یہریشانی مجھے بتائیے آپ کو کون سے رشتے دار وہاں پہ جی میں
جے
یہ میرا بات تھا کہ مطلب میے بہت سارے رشتے دار جو ہے یہ پرچہ دے رہے ہیں آپ پرچے سے میری بات سمجھ رہے ہیں نا ہاں یہ پرچہ دے رہے ہیں مطلب اس پرچے میں ہے وہ وہ مطلب مگر پرچے میں ہے وہ مگر وہ کا تو تھوڑی نا وہ وہ وہی والا کام کرتے ہیں نہیں آپ نےب آپ نے ابھی یہ کام تو سمجھا نہیں نا اص میں میں آپ کو یہ کام آرام سے سمجھاؤں گا آپ کوئی اس میں وہ جلد بازی نہ کرے تو آپ مجھے خالی بتائیےاں
تو ہمیں جو گھومنے جا تو ہم آپ نے دیکھا کہ مطلب کوئی وہی اسی کو ایک ہی بات بولتے ہیں اس کو تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کیا کوئی جگہ متعین کی کہ ہم گھومنے کہاں جائیں گے یا پھر مطلب ایسے ہی ہمیں بھی چلا جانا ہے
نہیں ابھی تو متعین نہیں کہ بٹ مگر ثاقب بھائی جو تھے ہمارے ثاقب بھائی بول رہے تھے کسی جگہ کا نام مجھے وہ یاد نہیں پڑ رہی ہے
اچھا مطلب وہ تو ہاں وہ تو بول رہی
کہ مطلب ایک وہ پانی کے جھرنے کے پاس ہمیں جانا ہے ہاں کہیں بولے تھا کہ بول رہا تھا کہ بارہمولہ سائڈ ایک اچھا سا جھرنا اترتا ہے تو اسی جڑنے کے پاس ہمیں جانا ہے وہاں پہ ہمیں مل نیچے ہی رکھنی پڑے گی اس کے اس کے بعد ہمیں پہاڑی پہ چڑھنا ہوگا پہاڑی یوں ہی ہم چڑھیں گے تو دوسرے سائڈ یوں ہی ہم پہنچیں گے تو وہاں پہ ہمیں صاف شا جرنا نظر آئے گا ہاں تو بہت اچھی بات ہے یہ تو مطلب ب ہی زیادہ عمدہ عمدہ ہاں تو پھر بولا وہاں پہ ہم سارے لطف اندوز سارے سارے مل کے لطف اندوز ہوں گے
بالکل ہم بہت ہی مطلب یہ عمدہ اور بہت ہی مطلب بہت ہی زیادہ خوبصورت مناظر کا ہمیں مب ملب دیکھنے کو ملے گا اور ہم بہت ہی زیادہ لط لطف اندوز ہو جائیں گے اور ہم کھانے کے لیے بھی مطلب بہت ساری چیزیں بھی ساتھ اٹھائیں گے
اس وجہ سے کیا ہوگال ارے یہ تو تھوڑی نا یہ پوچھنے بتانے والی آ پو والی بات ہے کھانے کے بنا تو ہاں تولب ک مشورہ تو کرنا پڑتاشورہ توپ کو پ ہی کتنا ام ہوتا ہے مشورے پہ بات پڑی تو مشورے کے بنا مشورے کے بنا کچھ ممکن ہی مشورہ ایک ایسی چیز ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو مشورہ دینا چاہیے کیونکہ کبھی ایسی بات وہ چھوٹا کر دیتا ہے جس سے بڑے کو سیکھ لینی پڑتی ہے
بڑھیا اور بہت ہی عمدہ باتیں کر رہے ہیں آپ جی صحیح صحیح آپ مجھے ایک ب بات بتائیے کہ آپ اپنی جو ہمارے گھر کے پاس جو یہ اب نئی چیزیں کھلی ہیں اب جو نیا گھر کھلا ہوا ہے تو آپ نے اس گھر میں نوکری کے لیے مطلب ان کو درخواست دی تھی تو آپ نے آپ کا اس درخواست میں کیا انہوں نے بولا جی تو کیا آپ ان کا کیا مطلب اس بارے میں
نے کیا رہا کہ مطلب کیا بولے کیا وہ نوکری کے
جی ہاں ہاں ہاں جی بڑھیا بڑھیا جی جی جی ج خل جی کیا آپ کو میری آواز سنائی
نہیں نہیں آفی کی آواز تاری ہے میرے
ہاں تو وہی میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو درخواست ڈالی تھی اپنے ہمارے نزدیک والے اس جو جگہ ہے
میں نے میں نے درخواست دی تھی اس نے بولا تھا کہ آپ کل یہاں پہ وزٹ کیجیے مگر ج ہی میں کل گیا تو انہوں نے وہاں پہ دلی والا لیے تھے جن جو وہاں پہ وہ کام پکڑا ہوا ہے جن کا وہ اسٹور ہے وہاں پہ جو دکان کے مال کےئے مجھے انی سے میری بات ہوئی اس معاملے میں
ے میں تو کیا کہا ہم نے ستر بندے پگڑے آپ کے لیے ابھی جگہ نہیں ہے آپ دو مہینے ویٹ کرو جی جی جی ب لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہمارے یہ کرنا صحیح نہیں ہے ج چتے ہیں ج کوئی چھوڑے گا تو ہماری جی ہمارا جوار اچھا ٹھیک ٹھیک تو پھر آپ نے ان سے کہا کہ جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی ہاں اور بھی کچھ کہ بھی سکتا تھا وہاں پہ ہ بہت بڑھیا کیا کہ آپ نے انہوں نے ان کو بولا اور ان کو بول کے رکھا تو مجھے اب بتائیے کیا آپ نے اپنا جو مطلب یہ ہے اپنے طرف سے جو باقی چیزیں ہیں تو کیا وہاں پر آپ اپ نے وہ چیزیں اپنی بڑھانے کی کوشش کی یعنی مطلب جیسے آپ کا علم ہے آپ کی آپ کی مطلب تعلیم ہے وہ آگے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کا ایک کیونکہ لاسٹ مطلب جو پرچے ہے کچھ آخری پرچے چل رہے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا سوچا کہ آگے آپ کیا کرنے والے ہیں
اس کے بعد تو میں ڈیٹا انینالسٹ کی طرف روخ کرنا چاہوں گا اب میں جتنا علم حاصل کر پاؤں گا کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ
د اس میدان میں مید کا اتمس ہاں ہاں ہاں تاکہ آگے ج
آرام سے کٹے اس لیے اب کوشش ہے لیپ ٹاپ لائیں گے ہم اس کے بعد پڑھیں گے یو وب سے پڑیں گے پشوا لیں گے بائیوں سے جی ہاں ہم گرمی گرمی پڑھیں گے کیونکہ اتنا اتنا
جی جی ہاں ہاں
ہاں جی بتائیے کیا بول رہے اتنا حساب نہیں ہے پیسوں کا اس لیے کوشش ہے کہ جتنا علم ہم حاصل کر سکیں سے ہی کریں اس کے بعد سرٹیفکیٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے
جی ہاں وہ تو
کی پھر کہیں سے بہت ساری اپلیکیشنز جو ہے دے دیتی ہے تو وہاں سے لے لیں گے کیونکہ جب ہم آگے جا کے کسی کمپنی میں انٹرویو دیں گے تو وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کو جو ہم لینے جا رہے ہیں کمپنی میں اس کو اس چیز کا علم ہے کہ نہیں ہے جب ان کو علم ہوتا ہے تو پھر جو سرٹیفکیٹ ہوتی ہے وہ دوسرے درجے پہ لی جاتی ہے پہلے درجے میں اس کا علم دیکھا جاتا ہے تو کیا آپ کو ایسی مطلب کوھ جگہ ہے پت ہے آن لائن جسے آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو علم بھی اس سے حاصل ہو
تو کیا آپ کو ایسی جگہ سے معلوم ہے
سااک بھائی کہہ رہا ہے سااک آپ لیپ ٹاپ کا اس کے بعد میں آپ کو سکھا دوں گا کہاں سے کیا چیزیں سیکھنی ہے پھر آپ شروع کر دو گے اچھا کیا آپ نے گھر والوں سے لیپ ٹاپ کی بات کی کر دی ہے میں تو لیپ ٹاپ لانے کے بھی پیسے نہیں ہیں ابھی میں کسی سے مانگ لوں گا ایک دس دو تین مہینے کے لیے اگر کچھ پیسے بھی دینے بڑے تو وہ مسئلہ نہیں ہاں ہاں ہاں وہ مسئلہ تو ہے مگر اس وقت جو لیپ ٹاپ کی آپ بات کر رہے ہیں ہاں جی تو مطلب اس وقت بہت ہی مہنگے لیپ ٹاپ ہو گئے ہیں کیوںکہ آپ کو پت ہی ہوگا کہ مطلب جو اس میں آپ کو پتا ہی ہے کہ مطلب جو ان لیپ ٹاپوں کا جو اندر والا جو ایک پزہ ہوتا ہے جس ہم رم کہتے ہیں اس اے آئی کی وجہ سے بہت زیادہ ہی مطلب مہنگا ہو گیا
وجہ سے جو اس کی بہت ہی قلت ہو گئی تو اس قلت کے کی وجہ سے جو ان کے جو رقم ہے ان کے جو ہم انہوں نے جو لینے رقم انہوں نے لینی ہوتی ہے جی وہ بہت ہی زیادہ حد ہی ایک بہت بے حد
انتہائی سے بڑھ رہے ہے سچ میں
جی جی جی ہاں ہاں وہ تو ہے اور اس کی وجہ سے جو قلت ہے اس کی وہ بہت ہی اور بہت ساری جو لیپ ٹاپ ہے وہ بند بھی ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ اب موجود نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار ستائیس تک یہ چیزیں جاری رہے گی تو اسی کی وجہ سے جو باقی چیزیں ہے مطلب جو جیسے آپ دیکھیں گے کہ آج کے جو فون ہے وہ بھی مہنگے ہو چکے ہیں کیوں کیونکہ ان پہ بھی جو ریم یہ لگتی ہے اور یہ اس وقت بہت ہی زیادہ مطلب دنیا اس کی قلت میں ہے
تو اب اسی لیے اس کو جلدی جلدی سے بنانے کی کوشش چل رہی ہے تو دو ہزار ستائیس تک یہ چیزیں بھی ٹھیک ہو جائے گی تو آپ کیا مجھے مشورہ دیں گے کہ میرا لیپ ٹاپ لانا اچھا رہےا گیا کسی سے پکانا چڑے گا اس وقت میں نہیں تو آپ مجھے ایک بتائیے کیا آپ کو کوئی لیپ ٹاپ دے سکتا ہے مطلب ایک سال کے لیے ایک ڈیھ سال کے لیے مشکل ہے ہاں دے سکتا ہے تواں اگر آپ کا جو م
یا آپ کی جو مطلب کوئی بھی وہ رشتوں میں ہے ہاں جی جی جی ہاں تو اگر دیکھیے اس میں آپ تو میں آپ کو سیدھا ایک مشورہ دے دوں گا کہ اگر آپ کو کوئی دے دے گا ایسے تو بہت ہی بڑھیا ہے اگر آپ کو اب کوئی ایسے نہیں دے رہا ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی اور موقع یا کوئی اور چیز
چیز فراہم نہیں رہتی ہے تو آپ کو مجوری میں لانا پڑے گا اور آپ کو مطلب آپ کا جو یہ ہے لیپ ٹاپ تو آپ مطلب کتنے کا سوچ رہے ہیں کہ کتنے کا لیپ ٹاپ آپ لائیں گے دیکھو میں سوچ رہا تھا کہ اگر لانا ہے تو ایک ہی بار اچھا لانا ہوتا ہے نا کیونکہ یہ ایسی ایک چیز ہے جو پھر انسان بات نہیں بدل سکتا ہے ارے ہاں مگر آپ یہ بھی دماغ میں آپ کو ہونا چاہیے کہ ایک
زیادہ سے زیادہ عمر پانچ سے سات سال ہوتی ہے پانچ سے سات سال کے بعد اگر آپ کو دنیا کے مطلب بہت ساری چیزوں کے ساتھ برابری کرنی ہے تو آپ کو بدلنا ہی پڑے گا تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب آپ کیسا ایک آپ کے جو کام ہے اس کا کے حساب سے آپ دیکھیے گا ضروری اور مجھے بولیے گا میں بھی آپ کے انشاء اللہ ساتھ آؤں گا اس وقت تو ہم اس وقت دیکھیں گے کہ آپ کے جو کام آپ کی جو ضروریات ہے
ٹھیک ٹھیک انا ہاں مطب مطلب آپ بول رہے کہ آپ بھی مشورہ دو گے تب سا اچھا رہے گا چلو بترتر تو ہمارا چلو ٹھیک ہے شکریہ مشورے کے لیے آپ کا مشورہ بہت فدہ
جی جی جی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اوکے اللہ حظ اللہ حافظ عالم
السلام علیکم محترم بھائی جان
جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی سٹتا فون جی جی جی جی جی